ہیلو امیر
ہوں کیسے ہو
بس بڑھیا
کیا کیا کر رہے آپ نے دو کالز میرے ضائع کیے
ابھی کہاں ابھی آذان ہو رہی تھی میں نے سوچا ہے
ہاں مجھے پتا ہے لیکن پہلے ہی بولنا تھا کالمی جب اس سے پہلے اور اس اس میں کہاں آتا ہے پھر فائدہ اس لیے وہ
ہاں یہ بات ہے برابر کال ہونی چاہیے اچھا وہ جو پروسیسنگ کا تھا نا آپ کا وہ وہ ہوا ریسیو
اس ٹائم مجھے باتیں کرنی ہے زیادہ ٹھیک ہے
اچھا آپ کو بات ہے نہیں مجھے مجھے وہ کاتیا کا جو مسنا ہے نا وہ مجھے پہلے ختم کرنے دو
ہاں ٹھیک ہے آپ بولو لیکن مجھے ہی زیادہ بات کرنی ہے کیا کیا پھر آپ نے اس میں
تو پھر جب وہ پھر جب وہ اٹھا آنسر دینے کے لیے
اچھا
اوپر سے اوپر سے بغل میں اس کی وہ جس کے پیچھے وہ باغ رہا تھا وہ بھی دیکھ رہی تھی وہ بھی وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ میں نے کس کو چنا ایک
اچھا
ذہین بچہ ہے
ہوں ہ ٹھیک پھر پھر کیا ہوا
آنسر وانسر دیا میں نے تب تک وہ جو چیئر اس کے پیچھے تھی
ہوں
وہ میں نے ہٹا دی تھی
ہاں اس کے بعد یہ تو میں نے سنا اس
ہاں اور جس سپیڈ سے وہ اٹھا تھا نا
ہاں یہ بھی سنا میں نے
دگنی سپیڈ ہاں دگنی سپیڈ سے وہ بیٹھنا چاہ رہا تھا اب ہاں جب وہ ہاں جب وہ بیٹھا
ہوں ہوں
تو اس کی جو اس کا بہت خطرناک مسئلہ ہو گیا ہے تو اس کو بہت سے بہت زور سے جھٹکا لگ گیا ہے پیچھے اچھے سے کیونکہ وہ کیونکہ وہ نیچے گرا نا
ہاں ہاں
تو لیکن اس کو بہت زیادہ درد بھی ہو گیا لیکن ایک سائڈ میں وہ وہ تھی نا جس کے
ہاں ہاں مجھے سمجھ آ جس ہاں
اب اگر وہ کچھ کرتا کہ مجھے لگ گئی تو اس کی ریپوٹیشن کا کیا ہو جاتا تو اس نے ب ہاں اس نے برداشت کرنا اس نے برداشت کیا
ٹانگے والا بن گیا
خطرناک اب اب وہ حملے کے لیے آیا
کس کو حملے کے لیے ہے الش
ہمیں ہمیں ہم پیچھے تھے نا ان کو پتا تھا تک کہ انون چیر ہٹائیے تو جب اس نے حملہ اسٹارٹ کیا میں میں نے کیا کیا کیا میں نے سر کو بولا سر دیکھو یہ کیا کر رہا ہے یہ لڑائی یہ لڑائی پہ آیا اس کو کیا ہو گیا ہے اس کو سمجھاؤ اس نے بولا کہ ہاں کیا ہے کیا پریشانی ہے آپ کو بیٹھو چپ چاپ کر اس کو کیا پتا ہے اس کو کیا پتا ہے کہ کہ کاتیا کب پھٹ گیا تو تو ہم نے ہم نے اس نے پھر چیر لائی پی
مگر آپ کو آپ کو کائدے کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس کا عزت کا سوال تھا بغل میں اس کی اس کی یہ جو ہاں چاہنے والی
اس اس کے بعد جب کلاس اس کے بعد جب کلاس ختم ہو گیا
ہاں
تو باہر نکلا وہ دونوں ہات پیچھے رکھ رہا ہے کیونکہ اس کو اتنا درد ہو رہا تھا اتنا درد ہو رہا تھا وہ پیچھے رکھ رہا تھا تو ہم نے اس کو بولا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہو تو آپ لوگ پاگل ہو آپ نے یہ کیا میرے ہم نے بولا کہ ہم نے کیا کہا کہ
تو اس کی نہیں ہے غلطی اپ لوگوں کی ہے جس جو آپ نے اس کے ساتھ کیا وہ بہت غلط کیا اس ٹائم آپ نے اس کو وہ یاد رہے گا وہ بھی کسی دن بڑا وہ بھی کسی کسی دن بڑا آفسر بنے گا آپ کو اس کی آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی تو اس ٹائم وہ اس کا سزا دے گا یہ
ہاں یہ بات ہے لیکن لیکن یہ تو ہوتا ہے مستی ہوتی ہے کہ یہ بچپنا ہوتا ہے
ہاں یہ ہو کالج میں یہ سب ہوتا ہے ہوتا رہتا ہے ہم بھی کالج میں بہت ناٹ ناٹ ناٹک بازی کرتے تھے کالج میں
ہاں
بہت مزے کرتے تھے ہم بھی جاتے تھے پڑھائی کرنے پھر گھومتے تھے کالج میں
اچھا
تھے ایک کبھی ایک لڑکی کے ساتھ فیس بک پہ کرتے تھے میسیج
آپ بھی فلاٹ کرتے تھے
ہاں میں بھی تو میں نے دو تین لڑکیوں کو ایک ساتھ پرپوز کر ڈالا
اتنا خطرناک نکلے
ہاں ہاں میں میں وہاں پہ پڑھتا تھا نا کوچنگ میں میات
اچھا
گریجویشن تو اس میں سب جو کلاس کی لڑکیاں تھی وہ بھی آتی تھی اور ہم بھی آتے تھے تو میں نے میں نے ایک کوپ اپوز کیا وہ مجھ سے ہائٹ میں بڑی ہے
اچھا
تو بولا فیس بک پہ مینس کی آئی ڈیی میانس کو میسیج گی مجھ سے کرو کیا اس نے بولا آپ آپ کی ہائٹ دیکھو پہلے اپپنی آپ مجھ سے چھوٹی ہی ہو تو مجھے برا مجھے ہرٹ ہوا کیا
ہاں
میں نے اس کو بولا آپ دیکھو کیسی ہو آپ ڈالفن جیسی ہو ہائٹ سے کیا ہوتا ہے ہاں ہاں پھر پھر اس نے بولا یہ مت کرو وہ یہ میں نے پھر اس کی فرینڈ کو یہ
پٹایا اچھا
ایک شیع لڑکی تھی اس کو کیا پربو اور اور دوسرے ری ایک لڑکی تھی اس کو بھی کیا پھر اس نے مجھے سمجھایا ایسے کوئی پٹنے والی نہیں ہے کیونکہ آ نے آپ نے پہلے مجھے کیا پھر پھر آپ ان دونوں کو بھی کریں یہ غلط بات ہے ایسے نہیں ہوتا ہے میں بولا آ آپ نے مجھے غصہ دلایا
ہاں
ہاں مجھے تڑپ تھی ا آپ کے ساتھ پیار کرنی لیکن آپ نے ٹھکرایا
ہاں
اب مجھے اس اس کا بدلہ لینا تھا مجھے آپ کو آاننا تھا لیکن اسی لیے مجھے ب رہ لگا پھر آپ نے ایسا بولا تو پھر وردہ تھییک اس نے اییکسیپٹ کر
اس نے ایکسیپٹ کیا
ہاں ہاں
اچھا کیا گلجر بائی نے بعد میں ایکسیپٹ کیا
کیا مطلب گلجربہ آا ایسیپٹ
گلجر بھائی نے جب سنا آپ کے رشتے کے بارے میں اس نے ایکسیپٹ کیا ان کو
ارے کہاں اس کو کہاں پتاہ تھا اس کے بارے میں
اچھا اس کو پتہ نہیں تھا
اس کو کہاں بولتا میں
اچھا اچھا ا میں نے سوچا کہ وہ بھی آپ کا فرینڈ تھا نا تو آپ کے فرینڈ کا
س اس کی پھر جو کیا نا
ہوں
پھر دو تین منتھس نکلے خالی
اچھا
ہاں
اتنا اتنا بھاری وزن تھا آپ کا مطلب محبت میں
ہاں اور کیا نئی نئی وجہ دوسرا تھا
اچھا اچھا اچھا
ہاں میں جب کالج جاتا تھا
ہاں
تو تو وہ ازرت تھی نا جس کو میں نے پرپوز کیا وہ ان کو کان بھرتی تھی میرے بارے میں پھر
اچھا اچھا اچھا
وہ وہ اس نے ان کو بھی نہیں کرنے دیا بس تین منتھس میں کیا پھر مجھے ایکس یہ سکلر کی ملگ
ہائے ہائے
ہاں اس نے فرینڈ شپ رکھی وہ مجھے چاکلیٹ کھلا دی پھر اسی سے گزارا کیا پھر اسی سے گزارا کیا میں نے اور کیا کرتا پھر اس کو من پریت کے ساتھ کرایا
اچھا اچھا
خود کوآرا بن گیا پھر
ہاں
آج بھی کنوارہ ہوں
اچھا اس کا مطلب ہے آپ کو زاہد ملا وہاں پر آج
ارے زاہد بڑا جوش و جوش کے ساتھ چل رہا تھا جس جہاں سے جس رستے سے وہ جل ر ہے نا اس راستے سے مکھی بھی نہیں آتی
ہاں یہ بات ہے اس کا اورہ ہی کچھ الگ ہے
ہاں اس کا اورہ بڑھیا ہے وہ پی ایم بن سکتا ہے
اچھا کیا اس کے پاس وہ پانی کی بوٹل تھی جس میں وہ کھانڈ ملاتا ہے
نہیں میں نے بیگ دیکھا اور جیب میں ہاتھ ڈال کے اور نئے ڈریس ڈیلی چینج کر تو اور آج کٹ زیادہ ہی کچھ اٹرییکٹو رکھا تھا
پرفیوم ورفیوم لگاتا ہوگا ہے نا
وہ پرفیوم ٹاپ کلاس آپ کو کہاں پر آ ہے اس کی اسمیل دیکھو گے آپ بھی آپ ختم ہو جاؤ گے آپ کو بھی پیار ہوگا اس سے
ہوں ہوں
اتنا اٹریکشن ہیں اس میں
آپ کو پتا ہے وہ کتنا کھاتا ہے وہ وہ جو مکھن کی وہ جو ٹکی آتی ہے نا
ہاں
وہ آدھا کے جی والی وہ اس کو خالی دو تین دنوں میں نپٹاتا ہے
ہوں ہوں وہ اس کو بھوک لگتی ہیں زیادہ
بہت زیادہ وہ کھاتا ہے اس لیے اتنا گینڈا جیسا بن گیا
مجھے پتہ ہے اس کو بوگلو اس کے گھر والے بول رہے تھے اس کو زیادہ بھوک لگتی ہے ہم پریشان ہونگے
ہاں چلو ٹائم ہو گیا ابھی کٹ کرو کال ہاں اوکے اوکے
ٹھیک ہے